ہاں خوشی شک ہاں جی کیا حال ٹھیک ہیں آپ جی جی اچھے سے جی جی گھر پہ سب ٹھیک ہے تھری ففٹی ہاں سات وہنا جی جی جی جی جی بس ہاں جی اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک ٹو ففٹی ڈائی سو تو بہت پتا گ نا اگر اس بار یہ پتاہ نہیں چل رہا ہے مطلب کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہاں
زیادہ ہوگئے گی کیونکہ آج خوشی
اچھا اچھا ٹھیک ہ ل اچھا نو بو تو واپس پ ہاں ب آ ہہ ن ہ ہاں ٹھیک ٹھیک
کہ جتا
مطلب اس بار میں سو بھی رہا تھا مطلب سو رہے وقت بھی ک اتنی پریشان کر دیا تو مطلب پوچھو ہی مت
ہم ضروری صبح اور شام ان کو جاڑتے ہیں تب جا کے ہ تب جب سے بھی فرق رہتی بالکل صحیح مگر یہ ان کا کام ہے آنا بار بار گھسنا
بس شام کو چڑھ جائیں گے چھت پہ پھر صبح اٹھائیں گے ات نہیں پڑے اور چپک جاتے ہے تو نہیں
آپ کو پتا کہ رات کو جاتی ہے چھت پر بانٹتی ہے آرام سے جو بھی صبح ہوتی ہے فجر کا ٹائم یہ آتی ہے ن کلك وہاں سے تو بس پھر انسان کا ھر انسان کی نیند حرام ب کو دو دو چار چار مکھیاں بیٹھی رہتی ہے نک ناک میں
پریشانی اٹھا
پوچھیے م
تو مطلب پوچھ کتنی پریشانی اٹھاتے یہ کوششچھ ہاں ہاں ہاں ب تو ہے ہی اسی معاملے سے گرمی میں آتے ہیں نا گرمی اور سردی میں اندر آتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ اچھا ہے باہر سے ماحول تو پھر یہ باہر سے گھومتے ہیں پھر اس وقت جی ہاں ہاں اسی میں نا وہی جب زیادہ گرمی ہو یا زیادہ سردی ہو تو کی اندر آج در جب ان کو لگے کہ ٹھیک ہے موسم جی تو
ہاں محبت اما ہاں اس کو پکڑ کے رکھیے گا ہاں بالکل اس کو پکڑ کے رکھیے گا گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے نا گرنے کا خطرہ بھی ہوتا
وہ تو اس وقت تو گڑنے کا خطرہ ہوتا ہی کیوں کہیں چڑھ گیا یہ
ہاں ہ چڑھ گئے ہ ہاں جی اور باقی باقی کیسا چل رہا ہے
جی ہاں کیا بول رہے ہیں
میں نے بولا باقی کیسا چل رہا ہے بڑھیا ویسے وہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائں بھی چل رہی ہوں گی
نہیں ابھی اتنی بھی ٹھنڈی تو نہیں چل رہی ہے
ہاں ہاں اچھا اچھا ٹھیک جی جیا سب کے ساتھ بات وات ہوتی ہے
کس کےس ساتر
یا ور صاحب کے ساتھ بات بات ہوتی
ہاں وہ بھی یہی پر تھے ابھی ان کے سات بات یہ پچھل ایک دو دن سے نہیں ہوئی
اچھا ان کو میں نے بولا تھا بات کریے گا بول رہے کہ نہیں ہمیں کیسے آئے گا آپ کے ساتھ بات کرنا ہمیں بالکل بھی نہیں آج بولا کہ نہیں ہم ہمیں آپ کے ساتھ حساب نہیں آئے گا
ارے کیا بول رہے حساب اس سے حساب کیا چاہیے اس میں
ہ جی جی بالکل پتہ نہیں کیا بول رہے تھ ھر تو میں نے بولا نہیں میں نہیں مانوں گی پھر بھی دیکھیے گا تو بولا اب میں نے پھر پوچھا نہیں پھر مجھے وقت بھی نہیں ملا تھا تو تو مگر جی بال جی آپ بولیے گا ان کو ٹھیک ہے
ہاں ہاں کوئی نہیں میں ان کو بول دوں گا ان شاء اللہ ہ کہ بات کرے آپ سے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا ہوں ہ ہاں وہ تو ہے ہی ہاں
آپ کو کیا لگتا ہے
کس معاملے میں کیا لگ یہس ا ہت شیٹ جو مگر کاٹن ا یہ کاٹن لیو ہاں یہ گوحات سے تلیو یہ ہو ہاں ہاں وہ تو ہے ہی عثمان بود بھی کیا سکتے ہیں
دروازہ کھلا رکھیے مکھیاں باہر جائیں گی ہے نا دروازہ کھلا رکھے میا باہر جائے گ جی بک صحیح مکھیوں کو باہر جانا ہوتا ہے دروازے سے دروازہ ہی بند کیا تو پھر کہاں سے بھاگیں گی تھی
اور تو ہوں
آتے بھی دروازے سے ہے کھڑکیوں سے آتے جانے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں
وہ جان جاتے کہ نکالے جاتے وہاں سے
ہاں جانے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں اٹک گئی ہوتی ہے جی جی بالکل صحیح بالکل صحیح
جی جی جی ہاں وہ تو ہے ہی
اسچ
اچھا تو دیا پھرپ نے پانی سبزیوں کو
کہاں میں تو اندر ہی گسی وقتارہ کا اتنا رو رہی تھی اتنا رو رہی تھی بس مجھے باہر نہیں جانا ہے مجھے صرف بیٹھنا ہوتا ہے آرام سے کام وغ کچھ بھی نہیں
ٹھیک
میں جو ہی باہر جاتی ہوں تو یہ ان کی شو روم شروع ہو جاتا ہے میں اندر بیٹھوں گی ان کی نظر سے دور تو میں بچ جاتی ہوں جی بالکل سر مجھے ان کی نظروں میں آنا ہی نہیں ہوتا ہے
اچھا جیسے نظم آ گئے پھر ہ ہند ٹھیک ہو پتا پانی دینے سے رہیے آپ جی ٹھیک ٹھیک مطلب چھوڑیں گے نہیں آپ کوئی لوگ ہاں ہاں ہاں ہ ہ ہ وہ تو لگ ہی رہا ہے انٹ اٹھان لیا ہے ہ ہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے
نے ھان لی ہے
تھٹھان لیا ہے کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں یہ لوگ ہاں اور تنگ بھی آگئے ہو گے آپ کو خالی دیکھ دیکھ کر دن دن میں آپ کو یہ دیکھ رہے ہوتے
دن بھر بھی مجھے ہی دیکھنا صبح بھی اٹھ کے مجھے ہی دیکھنا اور ہمیں مت یہاں پر مطلب ہم یہاں کہیں نکلتے بھی نہیں
اچھا
دن پر گھروں دس چار دیواری کے اندر تو ب
ٹھیک کل میرا کل میرا کل میں آ رہا تھا نا واباغ کھیلنے وہاں میچ ہے ہماری ٹیم کا مگر میرا جو ہے کام تھوڑا ہے تو اس وجہ سے میں نہیں آؤں گا آپ تو ان شاء اللہ آگے ہوگا نا تو میں آؤں گا صبح ہی ہمارا ساھے نو میچ ہے وہاں پر شبر میں ہے نا وہ کل ہوگا وہیں پر کھیل رہا ہے انہیں کی ٹیم سے کھیلنے والا تو مطلب میں جو ہاں مجھے تھوڑا مصروفیت یہاں سے گھر سے دکان کی تو اس وجہ سے میں نہیں آ پایا ہاں وہی مسئلہ ہو گیا
ہاں
تو ان شاء اللہ اگر ان شاء اللہ کل جیتیں گے توگے ہوں گے نا میچ تو اناءلہ چا آگے آگے کھیلیں گے نا ہم آگے ہ جی انشاء اللہ پھر ملیں گے وہیں پر ٹھیک ٹھیک ہاں اور اگر یہ ہمار کو مطلب کل جو ہے سنڈے ہے شوق میں تو گھر پہ ہوگا نا ہاں تو اس کو مطلب لے جائے گا نا وہاں کھیلنے ویلنے تھوڑا گھومنے وومنے ہماس کوئی ہاں اچھا ٹھیک اچھا مصروفیت ہے جی
خوصت کی وجہ سے اور وہ نکلتے بھی نہیں ہے گرمیوں میں باہر تو ب گھر میں ہی ہوتا ہے اس وجہ سے تنگ بھی آتی
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی جی آصمین سامان بھی ابھی ٹھیک نہیں ہے ورنہ یہاں سے گھومنے کی ا یہ ساری جگہیں ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں ہم دامک وائل نام انگلی مطلب اتنے ساری جگہ ہے گن گن کے اگر نام لیں گے تو
ہوں بہت جگہ مگر جاتے نہیں ہیں مگر ہم ن دیکھنے نہیں چاہتے ہ ہاں وہ تو ہاں تو ہتس سے کہ ہو ہوں
جی بالکل جیسے وہاں ویسے وہاں بالکل ص جاتے ہیں نہیں کہیں گھر میں ہی بیٹھے گ
ہ وہ تو ہے ہی مطلب ہ گرمی تو ہے ہی اس معاملے سے
ہاں اور گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں
ہاں گرمی بیٹھے رہتے ہاں صحیح صحیح صحیح بات
اب میں اگر مجھے ہوتا نا کچھ گاڑی واڑی چلانی آتی
صرف ایک کلر صرف ک اچھا
اپنی سواری ہو نہ جاتی
ہاں پر وہ تو ہے ہی نہیں
جی وقاں ہی نہیں مگر انشاء اللہ میں نے ارادہ کیا ہے اس بار انشاء اللہ آپ سے ضرور سیکھوں گی آپ کو میری طرف صوفہ ملے گا تو مگر مجھے یہ چیز سکھائیے گا آپ کی مہربانی ہوگی زیادہ مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آگے آپ کے معاش ان شاء اللہ جی جو بہار رہنے والے ہیں تو ہوں ہوں بالکل اس لیے مجھے اکیے کچھ سنبھ پڑے گا سارا کچھ
ایک سو ننانوے نہیں ہوا اس کا سچ کہ رہا سچ نہ کروں ایک سو ننانوے نہیں ہوگا دو سو برابر ہے ہ تو سحئی نا میں جو بولا ہی نہیںچ ہاں وہ تو ہے ہی اچھا مجھے جی جو کو جانا ہے کہئی اچھا
ارادہ ہیں بس اللہ کی مرضی جی جی اللہ کی مرضی ہونی چاہیے اس مرض
تو چلیے ان شاء اللہ جو بہتر ہوگا وہی ہوگا جی ہاں صحیح جی یہ رنا ہے کون سا اچھا یہ رکھ رکھو خروش رکھو رکھو
جی جی جی بالکل صحی ہ ہ اور باقی اچھ بھی
ٹھیک ٹھیک تو اسی لیے مصروفی رہتے اب جی ج ہاں تو آپ کوب گھڑی سیکھنی ہے تو ہاں ان شاء اللہ آگے جا کے سیکھیں گے انشاء اللہ الزوجل اب جب آئیں گے تو اس وقت آگے جا کے یہ چیز بھی ہم انجام دیں گے مجھے نینا نے کہا تھا شاید میں نے چلائی تھی پچھلی بار جتنا مجھے یاد ہے جی ہاں وہ تو سیکھ رہی تھی شاید انہیں سیکھا تھا کچھ
ہاں ان کو تو وہ رمیش بھائی تو وہ تھوڑا تھوڑا ان کو سکھاتے ہیں ان کا تو ہو جاتا ہے وہ تو سیکھ لیتے ان کا تو ہو جاتا وہ تو کر پاتے جی بالکل
تو مطلب وہی اچھا اچھا ٹھیک اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہاں اور بتائیے آپ ان شاء اللہ اب اپ بوا ہوا سے بات کریں گے نینا وینا سے بات کریں گے گھومنے کے لیے تو آپ مجھے لگتا ہے آج آج بوا کو فون آج بوا کو فون کیجیے گا اس معاملے میں نینا بھی تیار ہی ہے اور میں آج بتا سے بات کروں گا یہی سے تاؤ تائی یاور سے میں بات کروں گا اپ بوا سے کریے گا ٹھیک ہے نا ہاں آپ وہاں سے ان سے بات کیجیے گا میں یہاں سے ان سے بات کروں گا تو پھر آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے نا تو چلیے پھر وقت ہوتا ہے ان شاء اللہ آب شام کو ہاں تو جی جی تو انشاء اللہ شام کو آب بات کریں گے ہے نا جی چلیے بٹھے اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ